ہلو
ہاں جی اللام و علیکم بھائی
وعلیکم السلام بائی جان
سنائیے سب کیریت
جی جی بکلات ج آپ گی کراؤا ملب جی جی جناب آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ٹیکنالوجی بیک گراؤنڈ سے
ہاں جی بیک گراؤنڈ سے تھوڑی آواز آ رہی ہے آپ کےے
اچھا اچھا اور سنائیے آج کل جو آج آج کل کی آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے
ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا ہی کہہ رہے ہیں دیکھو آج کل تو ٹیکنالوجی کیا ہے ایک جیون کا ایک حصہ بن گیا ہے بالکل
جی جناب جی بھائی جس نے ہماری پوری زندگی بالکل بالکل
جی سنائیے
ہم ایک ایسے ہرگ تیز رفتار اور ہر دل عزیز موقع پر یا آج جو بھی وشے ہے اس پر بات کریں گے بولیں گے کہ جس نے ہماری جو ٹیکنالوجی ہے پوری زندگی کے جینے کے طور طریقوں کو بدل دیا مطلب جو بھی اپنے مستقبل ہیں اس کو کیسے آسان کر دیا ٹیکنالوجی نے
جی
جی بھائی آج کا جو دور ہے نا وہ ڈیجیٹل انقلاب کا دور ہے صبح الارام کی آواز سے لے کر رات کو سونے سے پہلے اس اسرین بند کرنے تک ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ ایسا نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کے زیر اثر میں نہ گزرتا ہو
جی بالکل جی سلیم بھائی بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے دیکھیے جیسے کہ ج آپ دیکھو اسمارٹ فون ہے انٹرنیٹ ہے اور جیسے مصنوعی جہانت ہے
بننای ہے اور ج
کو بنا دیا ہے جو ہم دیکھ اب دیکھو ٹیکنالوجی کا اتنا فائدہ ہے اب میں آپ کو بتاؤں جی بھائی جان دندے کی یہ کوئی کام پہلے ہفتوں میں ہوا کرتے تھے مہینوں میں ہوتے تھے آج وہ محت چند سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں ایک کلک ایک کلک کے جیسے آپ نے ایک کلک کیا ادھر آپ نے کلک کیا اور ادھر کام ہو جاتا ہے
جی جناب جی آپ نے کیا خب فرمایا کہ ٹیکنالوجی نے دنیا کو سمیٹا ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت سے حالیت کو ایک نئی پرواز دی ہے
جی ہاں جی بالکل بھائی جان بالکل اور آج ہم سب جی اس ٹیکنالوجی کے فائدے اس کے نقصان اور اس کی صحیح استعمال پر تھوڑا آپ سے بات کریں گے دیکھیے ابھی یہاں
ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے کچھ آپ کو اس کے بارے میں مک کلت ہے
دیک بالکل ہے لیکن اب دیکھو کے ایک پرریوا توچتی ہے نہیں لوگوں کے الگ الگ وچار ہیں لیکن میرے میرے جو چن میں بات میں آپ کو بتاؤں
جی جناب جی کیا آپ نے درست فرمایا ہے کہ ٹیکنالوجی دراصل علم ا عملی کا نام ہے جب انسان اپنی عقل اور سائنس استعمال کر کے اپنی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے کوئی اوزار طریقہ یا نظام تعمیر کرتا ہے تو اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں پہیے کی ایجاد بھی اپنے دور کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی اور آج کا اے آئی بھی
جی بالکل بہت خوب یعنی انسانوں کو ضرورتوں کو پورا کرنے اور زندگی کو سہل بنانے کا ہر جو ذریعہ ہے جو وگیان ہے بنیادی بنا رکھا ہے نا تو
بھائی ٹیکنالوجی جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا مسلوی جہانیت کے بارے میں آپ کیا کیا کہنا چاہتے جاؤ گے
بھائی جان کیا کہا آپ نے ابھی
نہیں جو آج کل جو مصنوعی جہانت ہے نا آرٹیفیشل انٹلیجنس ا آئی اس کے بارے میں میں آپ کیا کہنا چاہو گے
دیکھیے آج کے دور کی سب سے بڑی کرانتی جو مصنوعی جہانیت ہے یعنی کہ اے آئی ہے یہ ایسی مشینیں ہیں جو کہ انسانوں کی طرح سوچتی ہے سیکھ سکتی ہے اور لے لے سکتی ہے چاہے وہ جیسے چیٹ باٹ ہو گاڑیاں چلانے کا آٹو پائلٹ ہو یا پیچیدہ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا ہو یہ ہر جگہ ہر جگہ موجود آج کے دور میں تو مساولات اور فائیو جی سکس
جی جی جی جناب کیا اپنے درست فرمایا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو تیز رفتار ہے نا اس نے پوری دنیا کے گلوبل ولیج سے آگے بڑھا کر گلوبل ہوم بنا دیا
جی جی بالکل بھائی جان بالکل آج جی دیکھیے آج ورک فرام ہوم ہو یا آن لائن آن لائن تعلیم ہو جیسے کسی کو گھر بیٹھے پڑھنا ہے یا گھر بیٹھے کوئی کار کرنا ہے تو دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ بہترین کمپنیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور دنیا بہترین پروفیسر سے سیکھ سکتے ہیں یہ یہ ٹیکس یکنالوج کا حصہ ہے کیک ٹیک ٹیکنالوجی آج اتنی وکست ہو گئی ہے کہ ہمیں کوئی کار کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں گھر سے باہر جانا پڑے یا زیادہ سفر کرنا پڑے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی سے یہ سبھی سویدھائیں آج تک آج لوگوں کے لیے گھر بیٹھے اپلبدھ ہو گئی ہیں
جی جی جناب کہ آج کا جو دور ہے نا اس میں ڈیج ٹل اکانمی بلاک چین جیسی سویدھائیں آج کے یگ میں ہے اب کیا ہے ویکتی کو بٹوے میں کیش رکھنے کی بھی حجت نہیں ہے سب کچھ ڈیجٹ ل ہو چکا ہے سب کچھ آج کل پرریورتن شیل ہو چکا ہے
جی بالکل جناب بالکل اب دیکھیے اب یہ ٹیکنالوجی کا ہی تو کمال ہے کہ لوگوں کے پاس فون پے ہیں گوگل پے ہیں اور ان سب کا استعمال کر کے لوگوں کو اور اس میں پیسے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے جب جہاں ضرور پڑھے تو کسی بھی آن لائن کر دو ٹیکنالوجی
بھائی آن لائن آن لائن آن لائن پیمنٹ سے لے کر بلک چین کرپٹو جیسی سرچت تھا تکنیکوں نے لین دین کے روایتی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے
ج بالکل
سہولیت اور سہوولت بنام غلامی سکوں کے دو پہلو ہوتے ہیں
ہاں بھائی جان بالکل جہاں اس دیکھیے میںا ہوں جہاں اس دیکھوں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جہاں اس ترقی نے میں بے انتہا اپ ائس ہیں د ترقی میں ان کو کئی امتحان یں دیے وہیں کچھ سنگین مسائل
جی جناب جی آپ نے کیا درست فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی سنجیدہ نکطہ ہے ٹیکنالوجی ایک د دھاری تلوار ہے اگر ہم اس کے فائدوں کو دیکھیں تو اس کے نقصانات بھی آنکھوں میں چرا نہیں سکتے
جی بھائی جان کے ایک تیر سے دو پہلو ہوتے ہیں اگر کسی چیز کے فائدے ہوتے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں تنہائی اب د اب میں بتاؤں آپ کو کہ تنہائی اور سوشل میڈیا کی لک لوگ لوگورگ ایکچولی ہزاروں دوستوں سے جڑے ہیں لیکن حقیقت میں پ اپنے گھر پر تنہا ہے اکیلے لوگوں کی کیونکہ آج کی دور میں ٹیکنالوجی میں لوگوں کے ہزاروں دوست ہیں
آواز آ رہی ہے جناب آپ کے پیچھے کوئی
جناب بچے تھوڑا جی جی جناب میں ہے کوشش کرتا ہوں
اور سناؤ
یہ اور تو سب بڑھیا ہے د دیکھیے اب ہم دیکھیے اب میں بتا رہا آپ کو دیکھیے آپ میرے سے بات کر رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بھی تو ٹیکنالوجی کا ہی کمال ہیں آپ کہاں ہیں میں کہاں ہوں ا پہلے کا آئی دیکھیے پہلے لوگوں کو کسی سے بات کرنے کے لے خط بھیجنا پڑتا تھا پچیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا اور دیکھ اس میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا اب کیا ہے میں نے آپ کو ابھی کال کیا آپ نے ریسیو کیا اور کب سے بات ہو گئی
یعنی ٹیکنالوجی کو ہمارا غلام ہونا چاہیے تھا مگر افسوس کہ آج انسان خود ٹیکن
ہاں جی ارے جناب کیا بات کہی ہے آپ نے کہ جسے ہمارا غلام ہونا چاہیے تھا اس نے ہم کو اپنا غلام بنا لیا ہے
اور جناب آپ سے بات کر کر اچھا ل گا اور وقت ملے گا تو کبھی پھر بات کریں گے آپ سے جے رہیں گے
ج بالکل جناب بالکل اللہ حافظ تاری اللہ حافظ